ے بس بڑیا میں بھی ٹھ ہوں آپ کو میں بھی ٹھ ہوں بس بٹھیا بڑ ٹھیک دیکھو میرے بھائی آج ہم کر کہ کیا آج ہم آپ اس اپ کے بعد لاسٹائ ا بات کریں گے اب کب بات ن ہے ریوولوشن ریوولوشن کا مطلب ہے ایےسی بایلوجیکل پروسیڈ جو کہ جس کے ذریعے لونگ آرگنیزم اپنی نسل کو آگے بڑھتے ہیں اور
کیا میں یہ بول نہیں میری بات سنو آپ میں بولوں گا میری بات سنو انہوں نے ایسا کہا میں نے کب کیسا کہا انہوں نے ایسا اھا کہا میں نے وہی تب ت ایسا کہا
آرگینزم پیدا ہوتا ہے اس قسم کا ریپوٹییشن بیکٹ امیبا اور گسٹ جیسے آرگائزیشن میں دکھائے دیتے ہیں وشن اس دو پیرنٹس یعنی میل اور فیمیل حصہ لیتے ہیں مرد برت آ ک سرس کررم اور ایگ مل کر زاگڑ بناتے ہیں جو بعد میں ایک نئی بیبی میری ڈیولپ ہوتا ہے انسانوں میں اسی قسم کی ریپولیشن ہوتی ہے ریپوشن کی اہمیت بہت زیادہ یہ اگریش نہ ہو تو کبھی بھی کوئی بھی اسپیشل زیادہ ار سب تو زندہ نہیں رہے یہ پروسیس قظموں کو جاری رکھی ہے اور لونگ اورگ کی تعداد کا برقرار رتی ہے انسان بٹو فس کی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے صاف صفائی صحت مند غذا ٹبر ایکسرسائز اور روٹر کی سلاح پر عمل کرنا ر حالت کے لیے مفتی ہوتا ہے اب میں بولوں گا میں اتنا ہی کہوں گا رپوٹیشن اتنے ہی بنیادی عمل ہے اسی کی وجہ سے ہر نئی نسب دنیا میں ہاں دنیا میں ہے جائے اور زندگی کا سفر زندگی کا سر آتے جاتی رہتے ہیں جی لیک کے زندگی میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے ایک دن سائنس کی کلاس میں ٹیچر نے تو اسٹوڈنٹ سے پوچھا اگر دنیا میں عمل نہ ہوتی تو کیا ہوتا سب اسٹوڈینٹس سوچ میں پڑ گئے پھر عائشہ نے جواب دیا پھر نئے بچے اچے بیدا نہ ہوتے اور دھیرے دھیرے انسان اور جانور ختم ہو جاتے ٹیچر مسکرائے پور ایک ایک بیج اٹھایا انہوں نے کہا جس طرح ایک چھوٹا سا بیج زمین میں اگ کر نیا پودا بنتا ہے اسی طرح ہر لونگ آرگنیزم اپنی نسل کو آگے بڑھنے کے لیے ریگولر ایکشن کرتا ہے پھر ٹیچر نے سجایا کیبڈیشن دو قسم کی ہو
میری زندگی سے یوں گئی یہاں جس نے کبھی میری دعانا کی تیں اب دل کے کسی سے امید رکھتا رہا امید اکثر انسان کو ٹوٹا دیتی تجھے کھونے کے بعد یہ جتنا کچھ لوگوں کو سانسوں سے بھی یاد ضرور ہوتے ہیں وقت چرے کونا بدلا باتیں ہو ہے صحیح میری بات درست فرما آپ نے ہم نے محبت کو آخری حد تک نبھائی پہنچاڑا للا اس نے وہ چون کیا آ
آپ کے پاس یہی ہے ہاں ہاں جب محبت کرے تبھی تو انسان آگے بڑھ سکتا ہے نا بھائی ایک گاؤں میں ایان اور زویا رہتے تھے دونوں بچپن کے دوست تھے وقد کے ساتھ ان کی دوستی محبت میں بدل گئی دونوں ایک دوسرے کی
کرتے
وقت میں سان دیتے اور ایک دوسرے کی کامیابی پر خوش ہوتے ایک دن ایان کو اپنی تعلیم کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا دونوں اداس تھے لیکن انہوں نے وعدہ کیا کہ پہلے اپنی خوابوں کو پورا کریں گے اور پھر اپنے کے بارے میں سوچیں گے کئی سال بعد اییام اپنی تعلیم مکمل کر کے اس آیا زویا بھی اپنی پڑھائی پوری کر چکی تھی دونوں کے گھر والوں نے ان کی خوشی کے دیکھتے ہوئے ان کی شادی کروائی دی میا نے جو ہے کہا سچی محبت صرف ساتھ رہنے کے نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کیت مرد اور خوشی کا خیال رکھنے کا نام ہے ہے نا میرے بھائی ہاں بھائی آپ کی بات صی ہے دیکھو سچی سچی محبت میں بروسا صبر اور سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں علی روز کالج لائبریری میں ایک لڑکی کو دیکھتا تھا دونوں کبھی بات نہیں کرتے تھے اٹن علی نے ہمت کر کے ایک چٹھی لکھی لیکن لیکن دینے ہمت نہ ہوئی کچھ کچھ ہفتوں بعد اسے پتا چلا کہ وہ لڑکی دوسرے شہر چلی گئی ہے علی نے سوچ ت کبھی کسی کو نہیں دکھےئی اس دن اسے احساس ہوا کہ کبھی کبھی خاموشی جس کی سب سے بڑی کہانی بن جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے جو بادل میں رہچائے اس کو بوجھ بہت عرصہ سات رہتا ہے
وفاسی
ایک کپ جوائے ایک بزرگ شخر اور بیوی روز شام کو ایک ساتھ چائے پیتے تھے ایک کسی نے بزرگ سے پوچھا آ پچاس سال بعد بھی نی محد کیسے کرتے ہیں وہ مسکرا کر بولے ہم نے کبھی ایک دوسرے کو بدلنے کی کوشش نہیں کی ا بس سمجھنے کی کوشش کی مطلب محبت صرف جذبہ نہیں ہی روزانہ کی چھوٹی چھوٹی بھیڑ پانیہ کا نام ہے بارش کا دن بارش ہو رہی ت سارا بس اسٹاپ پر کھڑے تھے اور اس کے پاس چھتری نہیں تھی جہاں لڑکی نے اپنی چھتری اس کے ساتھ بانٹلی اور مسکرا کر چلی گئی سارا نے بعد میں کہا کبھی کبھی محبت صرف رشتے میں نہیں انسانیت میں بھی ملتی ہے مہربانی بھی محبت کی ایک خوب خوبصورتصورت ہے وقت کا توحفہ ایک امیر لڑکا مندی چیزیں دیکھ کر محبت جاتا تھا ایک غریب لڑکا اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارتا اس کی مدد کرتا اور اس کا خیال رکھتا تھا ماں نے کہا سب سے قیمت تحفہ پیسہ نہیں بلکہ کسی کا وقت اور توجہ ہوتی ہے سچ
شرما جائے
تو خیال سے بےچان جاتی ہے صرف ال سے نہیں ہاں میرے بھائی آ سے ا مجھے بسی
میں نے اسے اتنا دیکھا اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا
وہ زبان ہے جو لفنوں کے بغیر بھی سمجھ آ جاتی ہے محبت میں جیت کے ہار نہیں ہوتی بس زیادی ہوتی ہیں جو عمر برسات رہتی ہے دل سے ہوئی محبت کبھی پرانی نہیں ہوتی وقت بدل جاتا ہے مگر اس کی نش نہیں ملتی محبت اگر سچائی ہو تو انتظار بھی خوبصورت لگتا ہے ہر مشکل سفر بھی آسان نظر آتا ہے
کتنا دیکھا
محت کا رنگ سب رنگوں سے جڑا ہوتا ہے جو دل کو چھو جائے وہی سب سے حصل لمح ہوتا ہے دل سے نکلی دعا کرنا محبت ہے خوشی اپنی خوشی ڈھونڈٹ لنا محبت ہے محبت عزت کا دوسرا نام ہے جہاں رام نہ ہو وہاں محبت دوری ہے نہ دولت چاہیے نا شہرت کا سہارا محبت کو سچائی بس اتنا ہی ہے ززار محبس مصبر بھی ضروری ہے کیونکہ خوبصورت کہانی کو وقت
انسان کو اپنی جان سے محبت کرنا چاہیے مطلب اپنے زوز اپنی اپنے سول سے محبت کرنا اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے
جو اندھیروں میں بھی روشنی دیتا ہے اور سچا دل ہر م دیتا ہے یہاں جون اڈیا کے انداز سے متاثر چند اصلی اشعار ہے میں ان کی مشہور چور اشار وورباتے شیئر نہیں کر سکتا لیکن ان کے بھیجے سے پری نئی شاعری پیش کر سکتا ہوں ہم نے خود ہی دل کو تنہا کر لیا شکایت کس سے کرے کہ کوئی سات نہیں تمے بھی تو ایسے ملے جیسے خواب صبح ہوتی بکر جاتا ہے محبت کے حساب کس سے مانتے یہاں تو لوگ ا اپنے بھی ادھر نکلے دل کو سمجھا یا بہت تھا بھول جاؤ اسے دل نے مسکرا کر کہا تو اپنا کام کر کچھ لوگ کتاب کے آخری سفرے کی طرح ہوتے ہیں بند ہو جاتے ہیں مگر کہانی مگر کہانی مگر کہانی بن جاتی ہے مگر کہانی بن جاتی ہے کچھ لوگ کتاب کے آخری صفحے کی طرح ہوتے ہیں بند ہو جاتی ہے مگر کہانی ختم نہیں ہوتی اگر آپ جوان اولیا کی اصلی اور مشر کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں یا کسی ہ شہر کی تشریح رہتے ہے تو وہ بھی میں ضرور کر سکتا ہوں اگر آپ البرٹ اس ین کے مشہور اکاول میں چاہتے ہیں تو تو یہ کچھ مشہور باتیں ہی تصور تصور کی صرف علم سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے زندگی سائیکل چلانے کی کی طرح ہے توازن برقرار رکھنے کے لیے آگے بڑھتے رہنا ضروری ہے جس نے کبھی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کوئی نہیں چیز گمانے کی کوشش نہیں کی صرف کامیاب انسان بننے کی کوشش کرو بلکہ قم کردار والا انسار بننے گی کوشش کرو سب سے سب سے اہم ا سب سے اہم ہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سوال کرنا کبھی بند نہ کرو ہے نا میرے بھائی دیکھو وہ تو ہے ہی وہ تو ہے ہی
ہاں ہے نا ضرور میں بھی وہی بولنا چاہتا تھا سوال اٹھایا کرو جی جب میں آپ سے سوال ہے تب آپ جواب دیں گے آپ وہاں سے کیا آنسر دیں گے بنا سوال کے
بانٹھنا چاہیے لوگوں سے بھی ہر کسی سے بھی ہر کسی سے بھی ہاں وہ تو ہے جب تم محبت بانٹ سکتے ہو تو ہے ہی میرے بھائی دیکھو جیسے جیسے نریندر مودی نے باندا تھا بے محبت نریندر مودی بھارت کے سیاستدان ہے اور دو ہزار چودہ سے انڈیا کے پرائم پرائم منسٹر ہے وہ بی جے پی سے تعلق رکھتے ہیں پرائم ہاں بھائی آپ سے بات مجھے بھی اچھا لگا امید ہے ہم کبھی اور بات کر سکتے ان شاء اللہ ہمیں پتہ ہے مجھے پتا ہے ہم کر سکتے ہیں بہت